ہلو السلام علیکم کیس
وعلیکم السلام بس الحمد للہ خیریت سے آپ سنایں
میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی ایک دم بڑھیا ہوں
شکری لوگ جی کیا کر رہی تھی آپ
بس کچھ نہیں یہ دیکھیے نا آج کل تو بچے بار بار ودشی کھانوں کی ہی فرمائشیں کرتے رہتے ان کا ہی ذکر ہو رہتا رہتا ہے بچوں کو تو اب کیا وہی دیکھے نا بچے ابھی کیا پ پیزا پستا پاستا برگرر اگر یہی سب کے دیوانے ہو گئے تو ابھی میں پاستا بنا رہی ہوں ہاں لیکن مجھے تو سچ کہوں نا تو اپنے دیسی کھانا ہی سب سب سے بہتر لگتا ہے
ہاں بالکل ہاں لیکن ابھی جو فوڈ نکلے جن فوڈ یہ چیزیں تو زیادہ تر جنریشن پسند ہی کر رہی ہے بچے لوگ وہی کھانا پسند کرتے ہیں پاستا دے دو میگی میگی دے دو نوڈلس دے دو
ہوں ہوں
زپی زیادہ ز اور کہتے پلین وہ مطلب اس میں کوئی چیزیں ایڈ ب و پلین چاہیے کوئی گاجر مولی کچھ نہیں چاہیے نہ کوئی گوبھی چاہیے ان کو اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم سادہ سا بنا کے لیں تو یہ دیکھا جائے تو صحت کے یہ بازار سے بہت ہی نقصان دہ ہے نا جتنا ہم سادہ سمپس سادہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں روٹی سبزی ہے یا سالن روٹی ہے گوشت وغیرہ ہوتے ہے یا انڈے ہوتے ہیں یہ زیادہ ہیلدی کز تھر مگر آجکل کیا ہے ہاں بچوں کو سب سے زیادہ نا جنک فڈ پسند آ رہے ہیں
ہاں اور اور ایک بات ہے اور ہماری بریانی کا سواد کہیں ملتا ہے کیا ذرا بتائیے آپ پر پھر بھی آج کل بچوں کو یہی سب کھانا ہے
بریانی کا مزہ تو بالکل بھی نہیں جتنا مزے کہ ہمیں کھانا لگتا ہے بریانی زنک فڈ زنک فڈ ایک ٹائم پاس مطابق تو تفری والی چیز ہے یہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے تھوڑا سا بنا کے کھا لو لیکن عمومن دیک رہا ہے کہ بچے اسی کی دیوان
دیوان ہے صحی کہا صحیح فرمایا آپ نے مطلب مجھے کیا لگتا ہے دیکھیے کہ صحی کھانا جو دیسی کھانا ہے نا اس میں اپناپن ہے اور برکت محسوس ہوتی ہے
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
ہوں ہوں اور یہ دیکھیے کہ ہوں ہ ہوں ہوں
ہم دیکھا جائے تھ جو کالے ہوتے ہمارے ا جو نارمل ہم کھاتے ہیں ان کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے
ہوتا ہے صحی کہا آپ نے ہوں ہ دیک ہ ہوں اور ہمارے مسالوں میں مسالوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ تو ایک دم الگ الگ سی ہی ہوتی ہے نا
ہاں بالکل یہ جتنے بھی ہم جنک فوڈ کھاتے یہ م آنے کے باوجود لب رہتی ہے ہم چائے کے بھی کتنا ہی کھائے
ہوں ہوں جو ابھی کیا میں کیا کہتے اسے جو ہمارے ہمارے گھر میں جو تڑکا لگ تو وہ پورا گھر مہکا دیتا ہے ودی کھانا دیکھنے میں ہی صرف اچھا لگتا مگر ہر روز کھایا نہیں جاتا اسے
بالکل صحیح کروایا آپ نے ہ روز ہم اس کو نہیں کھا سکتے جی ہمارے مطلب ایک عجیب سی اس کے اندر سےی بہک اٹھنے لگتی ہے یہ دب کا اور ایک ہی چیز بت خص
صحیح صحیح فرما رہے آپ
ہمم
ہاں
جی یہ امان ہمارے ہاں بھی بچے مانگتی ہیں یہ کہتےے کے لاؤ ہمیں بنا کے دے دو تو ہم م یہ بنا کے دے لو کہتے کتے مزے کا پالک بنائے اتنے مزے کی چیزیں بنی ج یہ کیوں نہیں کھاتے ہیں آپ گوش کے الو یا چل کے اعتبار سے اتنے مزے کے مرغی کا گوشت لگتا ہے پانی میں چیزوں کا ان لوگوں کا احترام ہی نہیں ہو ان چیزوں کا ان کو ذائقہ ہی پتا نہیں ہے نا اس سے آج کل تو یہی بات ہے کہ ان لوگوں پسند مطلب وہ لوگ کہتے کہ انیں ہ
نہیں نہیں آپ نے صحی فرمایا آپ نے ابھی دیکھ لیجے آج کل کے جو بچے جو ودیشی کھانا کھانے کے پیچھے جو پاگل ہوئے نا انہیں نہیں پتا کہ ودی کھانے میں چیز اور جو سوس ہوتا ہے نا وہ کتنا مطلب وہ انہلدی سا ہوتا ہے ہے نا کئی بار تو ہاں کئی بار تو اس میں کتنا آئل آ جاتا ہے ہے نا اور وہ اپنے شریر کے لیے بھی
نہیں بلکل سے آپ کیا بات سوالے جسم کے لیے بھی بالکل صحیح نہیں ہے مھے وقت کھاتے ہیں بالکل سے کافی
وہی بات ہے بالکل صحیح کہ آپ نے جو ہمارے میں سب انڈے ہے یہ ہے وہ کھائے تو تھوڑا پروٹین ملے گا سبزیاں کھائے تو طاقت ملے گی یہ یہ سب میں کہاں رکھا ہے اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے ہیلتھ خراب ہوتی ہے
ہفی
ہوں میری میری امی ہے نا میری امی تو کہاں کرتی ہے کہ گھر کا کھانا شفا دیتا ہے
بالکل صحیح کرا ہے بالکل بالکل چپا ہوتا ہے گھر کا کھانا اللہ اس پہ برکت رکھتا ہے صحت کے لیے بھی کھانے مطلب اس کے ہانی والے میں برکت ہوتی ہے اگر ہم صحیح طریقے سےکھھائے ارے ابو کو نہیں بچوں کا کیا ہے یہ ماشر کو دیک کے بگڑ رہے ہیں
ہاں مطلب باہر کھانا کبھی کبار ٹھیک ہے کہ چلو کھا لیا مہینے میں ایک آدھ دو بار کھا لیا تو ٹھیک ہے پر روز روز کھانا تو صحت کے لیے بھی درست
بہت نقصان دہ بالکل درست نہیں ہے نا اس ایک بھر سے اور دیکھ بالکل ہم کسی بھی چیز کو لگاتار استعمال کریں گے تو ہم خود اس سے اگ جائیں گے بالکل
کے لیے کسی کا کوئی الگ چیز ٹرائی کرنا یہ ٹھیک ہے پر اس چیز کے آدی ہو جانا روز وہی چیز کھانا وہ غلط بات ہے
وہ غلط بات ہے بالکل ہر چیز کہ ایک کتنا حد ہوتی ہے اگر ہم ہد سے باہر جائیں تو چیزیں خراب ہو جاتی ہے ایسی صحت ہے اگر ہم لگاتار ان کو خراب چیزیں دی جائیں گے اپنے پیٹ کو تو پھر ہماری یہ، تو ب بہت برا اثر پڑے گا اور مدے کی چیزیں تو صحت کے لیے بہت ہی خراب ہے کہیں سے کہیں تک صحی نہیں ہے
صحیح نہیں ہے صحیح فرمایا آپ نے اور جو اپنا دیسی کھانا ہے اس کا تو سواد ہی کتنا بہترین ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ مٹھائیوں کو کا تو جواب ہی نہیں ہوتا ہے ہے نا اپنا شیر خورما کہ دل خوش کر دیتا ہے وہ کھانے سے تو ودشی مٹھائیوں میں ہاں اور یہ جو ودیشی مٹھائیاں ہے ہاں وہ اس میں کہاں وہ مزہ رہتا ہے کہاچ چی ہوتی ہے لیکن ہماری میٹی جیسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ت ہوونو میم
ہوتی ہے ہم دیکھا جائے تو ہمارے جو ملک میں چیزیں بنتی ہے طرح طرح کی چیزیں بنتی ہے صحت اعتبار سے اچھی ہوتی ہے جسمانی توانائی ہر طرح کے اعتبار سے بہت یہ لذیذ اور عمدہ اور صحیح ہوتا میں تو یہ بولوں
ہاں اور پت ہے آپ نے نہیں ڈالتی صحیح کہا آپ نے اور یہ جو ودیسیی کھانا ہے وہ مطلب اپن کھانے بیٹھیں گے نا تو مطلب جلدی کھا کر اپ اٹھ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جلدی جلدی کھا کر اٹھ جاتے ہیں ہاں اور کئی ہ نہیں ہے اور کئی بار تو لوگ صرف ہے نا فوٹو کھینچانے کے لیے ایھٹک لک کے لیے یہ سارے چیزوں کھاتے ہیں فوٹو آ جائیے
ہاں ہاں بالکل وہ دکھاوا ایک عام طور پہ دیکھا جائے یہ دکھاوے کے پیچھے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے دماغ پہ بہت اثر پڑتا ہے کہ دیکھو وہ پیزا کھا رہے بچے تو ہمیں بھی کھانا ہے اور صحت کے اعتبار سے پیزا بہت
بہت نقصان دہ یہ صحیح کہا آپ نے اور یہ کھانے سے زیادہ تو وہاں پہ فوٹو کھینچانے کے لیے جات ہیں کہ تصویریں پر دھیانکھ دیتے زیادہ رول وہاں پہ
بالکل بالکل اب وہ ان کا اب ن ہی مزہ ہوتا ہے ان کو پسند آتا ہے لیکن میرے اعتبار سے تو دیکھا جائے بالکل ان چیزوں سے بچوں کو حد تک ایک حد تک روکنا چاہیے انہیں اپنا دیسی کھانوں کا ذائقہ دینا چاہیے اتنی پروٹین والی دالیں ہاں ملتی ہے اتنا پیاری پیاری وٹامن سے بری سبزیاں ملتی ہے اتنی پیاری گہو کی روٹی ٹیاں ملتی ہیں کہ مطلب کھاؤ اس کی خوشبو لو تو ہماری ناک سے ٹکراتا تو بھوک لگنے لگتی ہے جب گرم گرم روٹیاں بالکل بالکل بالکل توانائی بہت تیز ہوتی ہے بالکل بالکل اتنی مطلب ہمارے یہاں جو ہم لوگ دال روٹی اس میں اتنا پروٹین ہو ہے کہ ہمارے تواناائی بڑھا دیتا ہے جسم کی ہے کہ نہیں بالکل بالکل
تو مجھے تو دال چاول مل گیا روٹی مل گئیاتھ میں اچار سلاڈ میرا تو دل ہی خوش ہو جاتا ہے وہ کھا کر ہی گرما روڈ
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہم ایک چ وہ دیکھ ا جائے ایک طرح کے وہ نوڈلس یہ دیکھتے ہیں اور ہمارے دال چاول دیکھتے ہیں ہم تھوڑے نوڈلس کھائیں گے لیکن ہم اسے اگ جائیں گے اگر ہمارا پیٹ ہمارے دیسی کھانے سے ہی بھرتا ہے دال روٹی چاول سبزی صی بالکل اور ان کی کے مزے کو بڑھوا دینے کے لیے ذائقے کو اور عمدہ کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ پاپڑ اچار لیتے ہیں اور مزاجت ہے ہے کہ نہیں تو ہاں ان جی ان سب چیزوں کا ذائقہ بچوں کو کرانا چاہیے انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی کھاؤ ایسا نہیں کہ ہم نہیں کھاؤ لیکن ایک حد تک ہوتی ہے ہفتے میں ایک بار کرو ہاں پورے دن پورے دن میں ہفتے میں ایک بار استعمال کریں گے اور اگر پورے دن برابر وہ اپنا دیسی کھانا برابر دونوں ٹائم کھائیں گے تو ان کی صحت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا کبھی کبھار لینے سے کوئی برا اثا نہیں لیکن ہم زیادہ تر لگاتار لیتے رہیں گے تو ان کے بچوں کی صحت میں تو بہت ہی برا
برا اثر پڑے گا صحیح فرمایا ابھی تو آپ کی یہ ساری باتیں سن کر بتے تو زوردار بھوک لگ گئی ہے چلو تمہیں بھی کچھ دال چاول یا کچھ جیسا بنا لیتی ہوں
جی بالکل بالکل جی جی بالکل بہت شکریہ آپ کا
ب کاری ہ اللہ حافظ
اللہ حافظ
جٹ